ہ
وسم ورحمۃہ اللہ و برکاتہ
ہلو
ہیلو
السلام وعلیکم
ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام
ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی اچھے سے آپ کو آواز آ رہی ہے
ہاں مجھے آ رہی ہے آواز
آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ارہی ہے
آپ کیسے ہوا
اچھی ہوں آپ کیسے ہو
کیسی ہو آپ بتاؤ اپنے گھر کو کے بارے میں آپ گھر میں سب ٹھیک ہو
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے کون
والدین ٹھیک ہے آپ کے
ہاں سب ٹھیک ہے
کیا کر رہی ہو آپ
کچھ نہیں بس بیٹھی تھی اسٹڈی کر رہی تھی
چلو ٹھیک ہے ایک اچھی بات ہے اسٹڈی کرنا کون سے کلاس میں ہو آپ
کلاس میں نہیں ہوں کالج میں ہوں
چلو ٹھیک اچھی بات ہے
اور
آپ کچھ کہنا چاہو گے کس چیز کے بارے میں آن لائن یا آف لائن شاپنگ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں آپ
ہوں
آپ کے حساب سے کون سی شاپنگ اچھی ہے آن لائن یا آف لائن
آف لائن شاپنگ بہت اچھی ہے آن لائن نہیں اچھی ہے
آپ مجھے بتا سکتے ہیں مطلب ڈفرینس بتا سکتے ہیں فرق بتائے گی ان دونوں میں تھوڑی سی
ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں میسو پر امزون پر فلپکارٹ پر متا پر تو نا
ج آپ جی
وہ دکھاتے کچھ ہیں اور آتا کچھ ہے
جی
جیسا دکھاتے ہیں ویسا کچھ آتا نہیں ہے کپڑے میں پروابلم آتی ہے کچھ اچھا نہیں آتا
ہاں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آن لائن میں مطلب ہم شاپنگ کرتے ہیں مطلب وہ کوالٹی اچ اچ نہیں ہوتی مطلب دکھاتے تو ا اچھی ہے لیکن جب ہم شاپنگ کرتے ہیں گھر میں کپڑے یا کچھ بھی لاتے ہیں تو وہ کوالٹی ایک دم بیکار ہوتی ہے
کر آتی ہے اور پیسے اتنے ہی جاتے ہیں ڈیلیوری کے پیسے مانگتے ہیں
ہاں جی جی مگر ایک مطلب آپ ہم نے یہ بات اچھی کی لیکن ایک مطلب چیز ایک اچھی چیز یہ ہے کہ مطلب ہمیں نہ تو مطلب وقت ضائع ہوتا ہے نہ مطلب گاڑی کا خرچہ دینا پڑتا ہے
ہاں
یہاں سے تو ایک اچھی چیز ہے نا آن لائن شاپنگ یہ تو فائدہ ہے اس کا
اس کے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے دونوں چیز ہیں
جی جی تو آف لائن شاپنگ میں ہم مطلب وزٹ کرتے ہیں مطلب دیکھتے ہیں شاپ
ہاں آن لائن شاپ آف لائن شاپ
مطلب کہ کون سا چیز لے نہ لے کوالٹی خود دیکھ پہنتے ہیں برابر
دکان پر دکان پر مول واابی ہو جاتا ہے کتنے دیں گے اتنے دیں گے اور آن لائن شاپنگ پہ نہیں ہوتا جتنی رینج لکھی رہتی ہے اتنا ہی پے کرنا پڑتا ہے
جی جی صحیح صحیح اچھی بات ہے مگر ہم آپ یہ بھی سنو کہ مطلب آن مطلب آن لائن آف لائن شاپنگ یہی نہیں ہوتا کہ کپڑے یا اور بھی کچھ ہوتا ہے آج کل دیکھو مطلب زمانہ آج کل دیکھو ہو زمانہ ہے آپ سنیے میری بات آج کل دیکھو زمانہ یہ ہے کہ مطلب وہیں پہ ہم مطلب دیر سے گھر آتے ہیں
ہوں
پھر کھانے میں کچھ نہیں ہوتا ہے پھر ہم مطلب آرڈر کرتے ہیں کھانا تو مطلب ودن پانچ منٹ یا دس منٹ میں کھانا آتا ہے ہم کھاتے ہیں یہ تو اچھی چیز ہے
ہاں یہ تو اچھی ہے
یہ ہے اچھی آپ مجھے بتاؤ اور کچھ کیا کہنا چاہو گے آپ کی رائے کیا ہے کیا ہونا چاہیے
میں تو یہ بول رہی ہوں کہ ہمیں آن لائن شاپنگ سے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں
جی جی
اور آف لائن شاپنگ کرتے ہیں اور تو کچھ آف لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہم شاپ پر جاتے ہیں خود دیکھتے ہیں کیسی کوالٹی ہے کیسے کپڑے ہیں اور رین رینج کا بھی مول بھؤ کرتے ہیں اتنے دیں گے نہیں دیں گے ایسا آن لائن شاپنگ میں نہیں ہوتا
ہاں جی جی آپ نے یہ صحیح بات فرمائی مگر آپ یہ یہ بھی مطلب دیکھ لو جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں نا
ہوں
وہاں پر ہمیں طرح طرح کے ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں لسٹ ملتی ہے ایک ڈسکاؤنٹ کی یا سپیسفک ڈیٹ ہوتا ہے کوئی تیوار ہوتا ہے
ہاں ستر پرسینٹ پچاس پرسینٹ پچیس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں پر
نے یہ سنا ہے کہ میڈم سنیے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آن لائن شاپنگ میں لوگ مطلب فراڈ کرتے ہیں فراڈ مطلب دھوکا دیتے ہے مان لو آپ نے کچھ منگایا ہے اس مطلب اس مطلب پیکٹ پارسل بولتے ہیں اس سے اس میں نہیں ملتا ہے اس میں اں پتھر ملتا ہے یااں اینٹ ملتی
ہوں
کیا رائے ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا وہ مطلب کمپنی فراڈ کرتی ہے یا وہ ڈیلیوری بوائے فراڈ کرتا ہے کیا ہوتا ہے وہ سب
کمپنی فراڈ نہیں کرتی ہے ڈلیوری بوائے فراڈ ہو جاتے ہیں کبھی کب گروپ کر جاتے ہیں فراڈ
چلو ٹھیک
ہوں
اچھی بات کہی آپ نے میں سہمت ہو گیا تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کالج جاتے ہو
ہاں جاتی ہوں کالج
کیا کر رہے ہو آپ کالج میں کیا کس چیز کی پڑھائی کر رہے ہو آپ
میں نے نا بی ایڈ تو میری ہو گئی ہے اب میں ای سی سی کر رہی ہوں اس کے اسائنمنٹ وغیرہ بن
اچھی بات اچھی بات ہے پڑھائی کرنی چاہیے جتنا ہو سکے پڑھائی کرو کیونکہ پڑھائی سے انسان انسان مانتا ہے یہ نہیں کہ ہم مطلب سب اگر یہ د سب اگر یہی سوچیں گے کہ مطلب پڑھائی کریں گے نوکری لگ جائیں گی کتنے لوگ نوکری میں لگ جائیں گے
نہیں چاہے نوکری لگے چاہے نہیں لگے پھر بھی ایک لڑک لکی ہو یا لڑکا ہو یا مہلا ہو یا انسان ہو تو اسے ایجوکیشن لینا ضروری ہوتا ہے اس کا ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے سب کے لیے
کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطلب ایک رائٹ ڈسیزن لیتا ہے مطلب دوس جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا ان پڑھ میڈم سے نہیں ان پڑھ لوگ دوسرے کے بہکاؤ میں آتے غلط قدم اٹھاتے ہیں جو صحیح انسان ہوگا نا مطلب پڑھا لکھا ہوگا وہ اپنے بچوں کو سیدھی رات دکھائے گا خود بھی سیدھی رات پہ چلے گا مطلب سب کو بولیے گا اچھا کیا ہوتا ہے غلط کیا ہوتا ہے
مہیلایں پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں گھر پر بہت کچھ کام آتا ہے ان کا پڑھنا لڑکیوں کا
جی جی بالکل
اور جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان انہیں جو بھی منچ تھے بیوکوف بنا جاتا ہے کچھ بھی
ہاں یہی مطلب آج کل دیکھو مطلب آپ لڑکی ہو
ہوں
میلڑکا ہوں
ہوں
آج کل مطلب آج تو زیادہ نہیں مطلب پھر بھی تھوڑا سا مطلب لڑکیوں کو بولتے ہیں کہ زیادہ پڑھائی مت کرو لڑکوں کو پڑھائی کرنے دیتے یہ فرق مطلب غلط ہے نا یہ چیز
یہ تو غلط ہے لڑکی لڑکا کچھ نہیں ہوتا ہے سب
دونوں میں حق ہونا چاہیے برابر بھی ہونی چاہیے
برابر کا ہونا چاہیے
جی یہ نہیں کہ ہمارے یہاں سنیے میری بات ہمارے یہاں اگر بیٹا ہوتا ہے تو اس کو عزت زیادہ دیتے ہیں لڑکیوں کو کم عزت دی دیتے ہیں یہ کیوں ہے مطلب حالانکہ میرے حساب سے لڑکیوں کے زیادہ ازت دینی چاہیے کیونکہ انہیں مطلب پھر وہ اپنا گھر اپنا پریوار چھوڑنا پڑتا ہے شادی کے بعد
ہوں
کیا رائے ہے آپ کی اس کے بارے میں
کئی بول رہے ہو سیمت
ہ کہ نہیں
ہاں
مشکل ہوتا ہوگا لڑکیوں کو بھی پھر بھی یہ ماحول یہ سماج لڑکیوں کا زیادہ عزت نہیں کرتا
اب جتنے لوگ ایجوکیشن میں ہو رہے ہیں وہ اب اتنا زیادہ لڑکیوں لڑکوںں میں بھید نہیں کر رہے ہیں ا ہم نارمل چل رہا ہے
آج کل یہ آج کل یہ بات بھی ہے کہ مطلب پڑھائی زیادہ آسان بھی ہے لیکن مشکل بھی ہو گئی ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے آبادی بہت بڑھ رہی ہے کمپٹیشن بہت بڑھ رہے ہیں ایک مطلب ہاں یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مطلب پڑھائی آسانی سے ہوتی ہے لیکن مگر پڑھائی آسانی سے ہوتی ہے مگر اگر کسی کو مطلب کچھ بننا ہو ڈاکٹر انجینئر اس اسے بہت پڑھنا پڑتا ہے دن رات پڑھنا پڑتا ہے آنکھیں خراب ہوتی ہے پڑھائی سے ہے کہ نہیں
ہاں وہ ہوتی ہیں درد ہوتا ہے سر میں بہت ڈپریشن میں سے آ جاتے ہیں پھر اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی کچھ ہوتا نہیں ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے اورہت زیادہ
جی بالکل صحیح
ہوں ڈپریشن ہو جاتا ہے ایک طرح کا
کہ مطلب جو مطلب میں جس سے میں کچھ سیکھ لوں مطلب اپنے دماغ میں رکھوں وہ بات جس طرح میں نے آ کو بولا میرے دماغ میں یہی بات تھی کہ سوشل میڈیا کا کیا یوز ہے کیا کس طرح اچھا ہے مطلب میں نے میرے دماغ میرے دمغ میں یہی چل رہا تھا کہ مطلب پڑھائی سے بہت ہی آسان ہوتی ہے جو انسان مطلب ٹیوشن کے فیس نہیںے پاتا تھا وہ گھر بیٹھے آام پڑھتا ہے بہت ہی اچھا مطلب ٹیوشن سے زیادہ اچھا پڑھکتا اگر وہ مطلب اچھا اچھے طریقے سے وہ فون چلائے اگر غلط طریقے میں فون چلائے گا تو وہ تو برباد ہی ہوگا
ہاں صحیح ہے کہ فون کے بھی اچھے بھی یوج ہیں اور غلط بھی یوج ہے فون سے دو چیز کوئی تو اچھے کام میں لی تا ہے کوئی غلط کام میں لیتا ہے
ہاں میں نے یہ بات بھی مطلب میں نے یہ نوٹس کیا تھا نا مطلب یہ جو بڑھتی آلودگی دیکھی میں نے ہمارے دیش میں میں ایک دن کشمیر گیا تھا
ہاں
ہاں تو ہریالی ہریالی من کر رہا تھا کہ مطلب یہی یہی بس جاؤ
ہ ہوتا ہے کئی کئی بھی سرو
جگہ تو مطلب پورے دیش میں ایک ہی مطلب ایک جیسی ہی تھی تو وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہے کیا صاف ستھرا ہے باقی اگر دیکھو تو بدل اسٹیٹس دیکھو مطلب وہاں پر گندگی زیادہ ہوتی ہے
ہاں صحیح بول رہے ہو
جی تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ ہم آگے سے پھر بات کریں گے
اوکے
اللہ حافظ السلام علیکم
السلام علیکم